وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی فرمائے
میم آپ ٹھیک ہو
جی جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں
میں بھی ٹھیک گ میں سب ٹھیک ہے امی جان ابا جان ٹھیک ہے آپ کے
جی جی امی ابا جان ماشاء اللہ سب اچھے ہیں بہت اچھے ہیں اور جی آپ کیا کر رہے تھے
تو میں میں بیٹھا تھا میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں آپ سے کچھ انفارمیشن حاصل کر لوں
جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے کیسی انفارمیشن چاہیے آپ کو
تو میم ہم آج سوشل میڈیا پہ بات کریں
جی جی جی بالکل
میرے خیال سے وہ اچھا رہے گا آج
جی جی جی بالکل بالکل
تو پہلے جو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سوشل میڈیا ہوتا ہے کیا ہے ہے نا میم
جی جی فرمائیں جی بالکل
تو سوشل میڈیا ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جہاں لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں انفارمیشن جو ہے جو بانٹتے ہیں لوگوں میں اور فوٹوز ویڈیوز اور میسیجز کے ذریعے کمیونیکیشن جو جس کو ہم بات جیت کہتے ہیں شیئر کرتے ہیں نا آج کے دور میں سوشل میڈیا ہم ہماری زندگی میں روزمرہ زندگی میں امپورٹنٹ حصہ بن چکا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کل تو سوشل میڈیا کے بغیر کچھ پاسبل ہی نہیں ہے مطلب کہ آ آپ اگر گھر میں بیٹھے ہو تو آپ کو گھر ہی انفارمیشن مل رہی ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے کیا
جی جی صحیح فنمایا آپ نے جی جی جی سوشل میڈیا کی میری یہ رائے رہے گی سوشل میڈیا میں جیسے اپن دور دیش میں بیٹھے ہیں جیسے کہ پاکستان میں بیٹھے ہندوستان والے کو آ نہیں جا سکتا تو سوشل میڈیا ایک ایسا اپائے نکال دیا سرل اپپائے کہ وہ ان ویڈیو کال کے ذریعے ویڈیو کال کے ذریعے ایک دوسرے کو دیکھ سکتا ہے نیٹ کے ذریعے اور نیٹ کے ذریعے باتیں ہو سکتی ہیں میسج بھیج سکتے ہیں اور جیسے کسی کو منی کی پرابلم ہے تو یہ سوشل میڈیا نیٹ کے دوارا پیسہ بھی آدان پردان ہو سکتا ہے
بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے صحیح صحیح بات کہی ہو آپ نے
اسی لیے سوشل میڈیا اپن آ سوشل میڈیا ہر ویکتی کے لیے ایک اہم حصہ بن چکا ہے سوشل میڈیا کے بنا کوئی ویکتی نہیں چل سکتا آج کی ڈیٹ
نہیں نہیں تو میم سوشل میڈیا لوگوں کو مطلب دنیا بھر سے کنیکٹ کر رکھتا ہے مطلب کہ جیسے کہ دیکھو میم دیکھو میم کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ہمارا کوئی باہر پڑھ رہا ہے مطلب میرا بھائی میری بہن باہر پڑ رہی ہے کہیں تو پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا جب ہمارا بھائیاں بہن باہر پڑ رہی ہوتی تھی تو ہم اسے بات نہیں کر پاتے تھے
کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی یاد بہت زیادہ آتی تھی پتہ نہیں ہوتا تھا اس کا کہ وہ کیا کر رہا کر رہا ہوتا ہے اور کیا کس حال میں ہوگا
جی جی صحیح بنوایا آپ نے
کو ہٹانے کے لیے سوشل میڈیا کا ایک اہم ہی رول ہے آج کے دور میں ہے نا میم تو سوشل میڈیا کیا کر ہے کہ اگر ہم مطلب کہ مان لو ابھی ہم کال کریں گے بھائی کو مان وہ ودیش میں پڑ رہا ہے تو ابھی ہم اس کو کال کریں گے بھائی کیسے ہو کیا ہو تو وہ سب پت آ گا ودن سیکنڈس کا بعات پہنچ جاتے ہے اس کے پاس ہے نا میم
جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے
تو بہت ہی بہت ہی فائدے مند چیز بھی ہے لیکن اس کے نقصانات بھی اتنے ہیں جتنے کی فائدہ مند ہے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
کچھ بتانا چاہو گے
جی میں یہ بتانا چاہوں گی سوشل میڈیا کو غلط چیزوں میں اپیوگ نہ کیا جائے سوشل میڈیا جس کے لیے بنا ہے اس کے لیے اسی کے لیے ہی اپیوگ کیا جائے سوشل میڈیا کے دوارا جیسے کسی کو کوکنگ نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے نا سوشل میڈیا میں ا ایسی ایسی ریسیپی آنے لگی ہے یہ سوشل م ہر ویکتی سدگن سمپن ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے دوارا جیسے کسی سے کھانا نہیں آ رہا ہے بنانا سوشل میڈیا میں دیکھ مھلیا اپن بنانے لگے اچھا سوادشٹ سوادشٹ کھانا سوشل میڈیا سے گھریلو بھی بہت ساری چیزیں ا کا سمادھان ہو جاتا ہے باہر کی بہت ساری چیزوں کا سمادھان سوشل میڈیا سے نکل جاتا ہے جیسے کہ پیس جیسے کہ کہ اپن کیا کرتے ہیں کہ کوئی بیمار ہے ٹھیک ہے نا اب جیسے آپ آپ اب ہم جا نہیں پا رہے ان کو دیکھنے کے لیے میرے گھر میں کوئی ایسی پروابلم ہو گئی ہے کہ میں نہیں جا پا رہی ہوں تو اپن کیا کرتے ہیں کہ اپنے اپنوں کو دیکھنے کے لیے سوشل میڈیا بنایا گیا ہے تو ان سے فون میں کنیکٹ ہو گئے ٹھیک پھر ان کا طبیعت کے بارے میں پوچھ لیے اب ان کو دیکھنا ہے تو ویڈیو کال کر لیے تو ان سے ر رو برو ہو گئے آمنے سامنے ان کی طبیعت پوچھ لی ہے باتیں کر لی ہیں سوشل میڈیا کے دوارا ہی سوسل میڈیا ایک زندگی کا بہت اہم حصہ بن چکا ا ہے آج کی ڈیٹ میں سب کے لیے سب کے لیے بن چکا ہے
تو اس س میںم جو آج کل کی لیٹسٹ نیوز انفارمیشن جلدی مل جاتی ہے جیسے کہ مان لو آپ کہیں پر کچھ ہو گیا کہیں پر مطلب کچھ ہو جاتا ہے نا آج کل کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہاں بالکل تو ہمیں ترنت ہی انفارمیشن مل جاتی ہے تو دھو اس کا ایک فائدہ بہت ہی بڑا جو فائدہ ہے مان لو کہ روڈ پر کہیں پر ایکسیڈنٹ حادثہ پیش آیا تو باہر کہیں آیا اں سب مطلب کہ وہ لوکل نہیں نان لوکل تھا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ بندہ کون ہے تو پہلے ہی دیکھو کیا ہوتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا سے بھی یوز کرتے ہیں تو ڈالا ان لوگوں نے جو جو کہ وہاں پر لوکلس تھے ڈالا ان لوگوں نے سوشل میڈیا پر تو آٹومیٹک جو خبر پھیل جاتی ہے پورے دنیا میں توس کوئی پھر پہچان ہوتی ہے کہ بندہ کون ہے تو اس کے اس کو اس کے گھر تک صحیح سلامت پہنچایا جاتا ہے اگر بھی ہو تو اس کے گھر والوں کو سب پت لگتا ہے نا بندہ کیسا ہے ہاں میم بالکل صحیح تو اور ایک پرپز ہے جو کہ ہے انٹرٹینمنٹ پرپز میم سوشل میڈیا کا ایک انٹرٹینمنٹ پرپز ہے دیکھو کوئی مطلب کہ بیچ اھا ہوگا کسی کو کچھ پریشانی ہوگی تو بیٹھا ہوگا گمسم کسی کمرے میں لیکن سوشل میڈیا دیکھ دیکھو کیا کرتا ہے اگر وہ فون اٹھائے گا نا الگ الگ قسم کے مختلف قسم کے کنٹینٹس آئے گئے آپ کے سامنے ڈراماز یااں موویز جائے گی جس سے کہ وہ بندہ خوش ہو سکتا ہے اپنی جو ہے پریشانی کو دور کر سکتا ہے ہے نا میم
جی جی آپ نے صحیح فرمایا سوشل میڈیا ایک یہ سوشل میڈیا کا ایک یہ بھی مدعا ہوتا ہے کہ جیسے آپن راستہ بھٹک رہا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ جیسے مجھے کہیں جانا ہے جیسے مجھے کہیں جانا ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ یہاں آؤ یہاں آؤ اب اپن کو راستہ نہیں پٹا سوشل میڈیا کے دوارا وہ اپنی لوکیشن آپ کو سینڈ کر دیا تو لوکیشن سینڈ کر دیا تو سوشل میڈیا کے دوارا وہی سر میں آپ صحی صح استھان پہ پہنچ گئے اس کے پاس یہ بھی ایک اہم مدعا ہے سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا سے آپ کہیں بھی جا سکتے ہو کہیں بھی آ سکتے ہو آن لائن آپ کام کر سکتے ہو آن لائن آپ کوکنگ چالو کر سکتے ہو جیسے کہ آپ آپ کے پاس کمانے کے لیے کوئی سادھن نہیں ہے تو آپ آن لائن کلاؤڈ کچن کلاؤڈ کچن بھی کھول سکتے ہو آن لائن آپ جاب بھی کر سکتے ہو ورک فرام ہوم آن لائن چلنے لگا ہے آن لائن آپ ایجوکیشن بھی لے سکتے ہو آن لائن آپ کچھ بھی کر سک ان مطلبو ان سب پاسبل ہے آن لائن کے دوارا سوشل میڈیا ایک ایپ بہت اہم ہوتا ہے
کا مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشن کے لیے سوشل میڈیا بہت ہی فائدے مند ہے اسٹوڈنٹس آن لائن لیکچرز ایجوکیشنل ویڈیوز نوٹس اور ٹیوٹوریلز دیکھ کر اپنی نالج اور سکلس کو بیٹر بنا سکتے ہیں ہے نا میم جو کہ اور میں نے پہلے یہ بتایا لیٹسٹ اسٹ نیوز اور کرنٹ افیئرس کی معلومات بہت جلدی مل جاتی ہے اس سے لوگ اس سے لوگ بہت ہی مطلب کیا ہوتا ہے کونیکٹ رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پتا لگتا ہے ان کو کہ کیا ہوتا ہے نا میم لیٹسٹ نیوز کے ساتھ سوشل میڈیا بہت اس کا ایک بہت ہی بڑا فائدہ ہے جو کہ ہے اپنا مطلب کہ آپ کی ہنر آپ دکھا سکتے
ہاں جی جی اپنا ہنر بھی آپ
ہے نا مطلب کہ مان لو کسی کو کسی بندے کے پاس س ہے وہ گا سکتا ہے کسی بندے کے پاس کرکٹ مطلب کہ کرکٹ اچھا کھیل سکتا ہے تو وہ تھوڑی گھر بیٹھ کے مطلب کسی کو دکھا نا میں ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں نہیں نا تو اس کے لیے سوشل میڈیا بہت ہی ایک اہم رول ادا کرتا ہے دیکھو کسی بندے نے مطلب ریل ڈالی اپنی سنگنگ کی لوگوں کو پسند آئی تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ملینز میں لائ کے چلی جاتی ہے وےو چلی جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ
بہت صحیح فرمایا ماشاء اللہ بہت صحیح فرمایا آپ نے جی جی
کچھ بتانا چاہ گی
جی میں یہ بول رہی ہوں کہ جیسے ملین مل جاتے ہیں تو ان کو پیسے کمانے کا موقع مل جاتا ہے جی اور پھر اس سوسل میڈیا کے دوارا وہ پیسے بھی کما سکتا ہے اپنے بال بچے پال سکتا ہے اپنا گھر پال سکتا ہے کسی ایک ویکتی کو اوپر ڈپینڈ نہیں رہ سکتا ہسبینڈ وائف مل کے دونوں جن جاب کر سکتے ہیں سوشل میڈیا میں بچے بھی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا میں گھر بیٹھے آپ سب کچھ سوشل میڈیا میں کر سکتے ہو صحیح اپپیوگ صحیح چیز کا اپیوگ ہی کر سکتے ہو وہ آپ کے لیے بہت فائدے مند ہو سکتا
بالکل میم بالکل صحیح بات تو آخر میں یہی بتانا چاہوں گا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا آج کے دور میں ایک بہت ہی اہم ضرورت بن چکی ہے سب کے لیے اس کے ذریعے ہم کمیونیکیشن ایجوک شن انٹرٹینمنٹ اور بزنس بہت ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس چیز کی طرح اس کا بھی صحیح اور غلط استعمال ہوتا ہے اگر ہم صحیح استعمال کریں تو ہم صحیح راستے پر جا سکتے اگر غلط تو ہم غلط مطلب کہ غلط کرنے کو بھی تیار ہو سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کا ایک صحیح فائدہ اٹھائی ہے نا میں
جی جی جی صحیح فرمایا جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا اچھا لگا سوشل میڈیا کے بارے میںپ سوشل میڈیا کے بارے میں آپ سے جاننے کا موقع ملا انشاء اللہ آئ گے پھر گفتگو پن کی ہوگی گے پھر بات ہوگی اس
تو آپ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ
اللہ حافظ
راچی